او ٹھیکنا ہاں سل ہاں کیا کر رہے تھے آپ
بس ابھی بیٹھی تھی میں کھانا وانا کھا کے آپ بتائیں
جی ہم بھی بڑھیا بس سب کہٹے بس فری بیٹھے ہیں موسم کا بس نقصان ہے اور کچھ نہیں ہماری طرف اتنی دھوپ ہے بس بارش کی وجہ سے بڑےریش گرمی کی وجہ سے بہت پریشان ہے بارش ہو نہیں رہی
ہاں جی ہاں جی بس تھوڑا ا سوچ رہے تھے بچے سموسوں کے لیے جد کر رہے تھے سوچ رہے تھے گھر بنائے یا مارکیٹ سے
نہیں نہیں گھر بنا لو مارکیٹ اس سے تو کہاں پتاہ نہیں کب کب کا وہ آئل یوز کرتے ہیں گھر پہ فریش تو ہوں گے گھر بنانے میں زیادہ فائدہ رہتا ہے میری مان ہو تو آپ گھر ہی بنا لو مارکیٹ سے کہاں منگاؤ گے آپ
ارے بھائی بہت سارے بنانے پڑیں گے ن نند وغیرہ آئ ہیں بہت سارے بنانے پڑیں گے میرا تو ڈب نکل جائے گا کہ
کوئی بات نہیں دو دو چار چار بانٹ دینا اور کتنے کتنے ہی کھا لیں گے بچارے
ہم بھی کھانا جتنا کھانا
اپ اس دن مجھے ملیں گے تو اپ بتا رہی تھیں کہ اپ نے وہ بنایا تھا اپنے گھر پہ دال والی روٹیاں بنائی تھی
جی جی
ہاں تو پلیز مجھے ان کی جو ریسپی بتائی ہے
بالکل بس دال کو پہلے بہت اسان بن جاتی ہے
ہم تو بہت سے دالو کی بنا
اوکے
ہاں آپ بتائیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں چلو چنے کی دال کی جلدی بن جاتی ہے اس کی کا چوڑو بھی بن جاتی ہے آپ چادوں کو چوڑوی بنا سکتے ہو
اچھا جی بتائیے بتائیے پہلے فل وہ بتائیے پراھ ہے
ہاں بس آپ چنے کی دال کو بوائل کر لو اتنا مت بوائل کرنا کہ پوری گھل جائے وہ بس ایک میڈیم کی ایک دو وسف کی اس میں رہ جائے جان پھر آپ بس اس کو ایک دو بس تھوڑا کچا رکھنا نا ایکی سیٹی کا تھوڑا کا اچھا رکھنا اس
اوکے اوکے
چھان لو پھر اس میں پیاز ٹماٹر پیاز ٹماٹر نہیں ڈالنے ٹماٹر سے پھٹ جائے گی روٹی ٹھیک ہے بس پیاز تیاار ڈال لینا ہری مرٹ ڈال دین دنیا ڈال دینا جتنے بیا مطلب مسالے جو ہم روزمرہ میں یوز کرتے ہیں ہگ جیرا نمک ہوگی مرچ ہو گیا ہلدی نہیں ڈالنی اس میں گرم مسالہ ڈال سکتے ہو تھوڑا سا بریانی مسالا جو بڑا و بس مسالہ ڈال دو پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیکن دال کا پہلے پانی نچوڑ لینا اچھے سے دال میں پانی نہیں لینا چاہیے یہ دال ت برتن چھننی میں ڈال کے نا رکھ دینا وہ چھنتی دے گی سارا پانی نکل جائے گا اس جو دال دال بچے گی اس میں اچھے سے مسالے مسولہ ڈال کے پھر آپ پراٹھے میں جیسے آلو اسٹف کرتے ہو ویسے دال اسٹف کر لینا پھر اس کو مکس کریں مکس کریں اچھے سے پھر اس کو بیل لو اچھے سے سک لو گرم توے پہ
آٹے کے اندر بھرنی ہے دال دال کی اسٹفنگ آٹے کے اندر بھرنی ہے
بالکل جیسے دال آلو میں بھرتے ہیں نا آلو کی روٹی میں ویسے اس کی روٹی میں بھرنے ایسے سیم اس کی روٹی میں بھرنا ہوتا ہے چولہے پہ اور اچھی بنے گی چلے بناؤ کے
اوکے اوکے جی اوکے میں کل ہی ٹرائی کروں گی پہلے تھوڑی بناؤں گی کیونکہ اس دن
آٹے کی جگہ میں تو میں نمک بچا کٹیا ڈٹا گھند لینا
نہیں تھوڑا امی ہماری میدانی ہی کھاتی ا ن
اچھا اچھا نا بس اس کو نہ ک چوڑی کو آپ کو نا تھوڑا موٹا رکھنا ہے اور بڑا نہیں بینا پڑی سے اتنا نہیں بیلنا ہوتا چھوٹا بلو پووری چھوٹا بلو اور جب تیل گرم ہو جائے نا گیس سم رکھ و تھوڑا ٹھنڈا تھوڑا گرم تیل منڈالو مطلب میڈیم تیل میں
اچھا جی
لال ہو جائے گی پھر ایک دم پھلی پولی اور لال جیسے مارک کت میں ملتی نا ویسی کچھوی بن جائےی
اوکے
ہاں ایسے مارکیٹ کے چوڑی بن جی ہے اور بہت بڑھیا بنتی ہے آلو والی بھی ایسے بنتی ہے کبھی ٹرائی کرناپ بنا کے تی ہمارے گھر بجوا دینا
اوکے جی بن ضرور ٹرائی کروں گی میں بناؤں گی اچھی بنی تو آپ کے گھر بھیجوں گی ورنہ نہیں بھیجوں گی
بالکل بالکل چٹنی بنائی تھی آپ نے چٹنی کھ لی
ہاں جی
چٹنی
ہاں چٹنی تو جو آپ نے بھیجی تھی وہ تو کل ہی سب بچے ایسے چاٹ چاٹ کے کھا گئے تھے انلیاں ہاں وہ بھی کھا گئی جو آپ نے بھیجی تھی وہ بھی کھا گئے ہاں جی
کسی کے منہ لگ جائے وہ ٹھیک ہے خراب نہیں جانا چاہیے
ہاں جی ہاں جی
ہم تو کوئی کھانا بچ جاتا ہے پہلے بات تو ہم بچنے دیتے نہیں اگر بچ جاتا ہے تو ہم باہر تو گائے وائے کسی کو جانور کو ڈال دیتے ہیں
صحی ہے یہ ضرور ضرور ہاں بہت بہتر بہت بہتر
ہم تو کتے کو بھی ڈال دیتے ہیں ب ب بلی کو بھی ڈال دیتے ہیں اپنی
ہاں
ان کو ڈال دیتے ہیں ہم ویسٹ نہیں جانے دیتے کچھ بھی جی اتنی محنت سے بندہ پیسے کماتا ہے کھانے کے لیے پھر کھانا ہی ویسٹ ہو تو کیا فائد ہے جتنا ہو سکے اس سب سیف کرنا اچھا ہے ویسے بھی کھانا تو کون نہیں ویسٹ کرتا ہے با
بالکل ج بکل
کھانا ویس نہیں کرنا جی اب جن کے پاس نہیں ہے ان کو پتا ہے اب جن کے پاس ہے ان لوگ قدر نہیں کرتے جن کے پاس ہوتا ہے وہ کردا کر لیتے ہیں
بالکل بالکل سیح
تو بھیا قدر کرنی چاہیے کھانے کی تو جتنی قدر کرو اتنا ہی کم ہم تو بہت کھانا بچا بچا کے بناتے ہیں کہ جتنا ضرورت ہو اتنا بناؤ بچ جاتا ہے کسی نے نہیں کھانا تو گائے وائے کو ڈال دو گائے کو کتے کو بلی کو کسی بھی جانور کو ڈال دو پر ویسٹ نہیں کرنا چاہیے
ہاں بیسٹز بیکار ہے اس سے اچھا ہے کسی غریب کو دے دو اگر کوئی نہیں ہے تو آس پاس میں کوئی جانور وغیرہ ان کو ڈال دو کوئی بہتر بہتر
جگہ جانور کو ڈال دو
ہاں جی بہتر بہت بہتر
ہمارے ادھر تو موسم کا بہت بہت گرمی ہے پنکھے کی ہوا لگتی نہیں ہے بنا کولر کے یا بنا اے سی کے یہ بیٹھ نہیں سکتے اتنی گرمی ہے ہماری طرف تو
ہاں جی گرمی تو ہے دیکھیے اب جب موسم ہی گرمی کا ہے تو گرمی تو ہوگ نا نیچرل سی بات ہے لیکن کچھ زیادہ ہی پڑھنے لگ گئی ہے تو وہ تھوڑا الگ
بالکل ہم بھی بس گرمی کان نہ کچھ کھایا جا رہا ہے بس پانی پانی پیے جا رہے ابھی دور صاحب کے یہاں گئے تھے وہاں جا کرد ر مریض تو گرمی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے
ہاں جی بت ہی اگر ہم پانی زیادہ پی لیتے ہیں تو پیٹ میں پھر جاتا ہیں کم پیتے ہیں تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے اب یہ انسان بھی کہاں تک کرے آتے جاتے تو پانی چاہیے
ہاں وہ ہے نا کہ ہم تال بنا کھا لیتے ہیں پھر ہم پانی پی لیتے ہیں پھر وہ نقصان کر جاتا ہے پیٹ کو
ہاں بی تو بات ہے اور کہاں تک کس کو روکو کوئی نہیں رکتاپ بچے کو کسی کو روکو تو وہ بھی نہیں رکتا
بالکل بالکل صحیح کہ تو آپ بہت مشکل ہے گرمیوں میں گرمیاں کاٹنا بہت ہوں
اور آپ کو پتا ہے بار بار چائے نہیں پی سکتے ہیں گرمی نی مشکل سے ایک ہے دو باری چائے بنتی ہے تلے بنے کے بعد چائے پیاؤ بچوں کو ہو تو
بالکل صحی کہہ رہ ہو آپ گرمی میں چائے کہاں ہی پی جاتی ہے بالکل بھی نہیں پی جاتی ٹرک کا بھی کوار
بدے ان میں ایک یا دو بار ہو جائے بس ایک بہت ہوتی ہے
بال بالکل دودھ دباؤ ی بالکل کولڈ ڈرنک پلا رہی ہے پلا نقصان کرتے رہتے ہیں دودھ نہیں پییں گے تو کچھ دنوں کا
دودھ نہیں پییں گے کول ڈرنک
نقصان کرتی ہے بہت ہمارے بچے تو پوری بوتل پی جاتے ہیں ادھے لیٹر کی ایک لیٹر کو تو سمجھتا ہی نہیں ہے
اچھا جی
ہاں کو سمجھتے نہیں ایک لیٹر بوتل کا تو کو سمجھ میں نہیں اتا ایک لٹا بوتل ایک ایک گڈ دے دو گٹ نکال دیتے ہیں لگ بھگ ساری پی جاتے ہیں بالکل کتنا سوال ہے پیکٹ والا اونٹ بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے گرمی میں جو چھاچ وق وغیرہ ہے پتا ت ک
تو ان کے والد صاحب سے کہا کریے نا ان کو منع کریں ان کے والد صاحب منع نہیں کرتے انہیں
نہیں نہیں آپ بتائ اور سب خیریت آپ کے گھر
ہاں جی شکر ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
چلیے ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی میں کرتی ہوں اپ کو دوبارہ ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک اوکے
اوکے